س
ہیلو السلام علیکم
ہیلو
ہیلو السلام عل
السلام علیکم ٹھیک سے اچھے سے ہو صحت ٹھیک ہے الحمدلہ نہیں باہر نکل گئی نہیں باہر نکل ج آپ ٹھیک ہو
ہاں الحمد للہ آپ نے کھانا کھایا
ہاں کھائے ابھی لیٹ دیں گے شام نماز کے بعد آئیں گے آپ ٹھیک دوپہر کو کہاں دیتے ہیں شام کے ویر دیتے ہیں دوپہر کو کچ چائے وائے دی تھی آپ ٹھیک ہو آپ نے چائے پی لی بس آپ کو وہاں صہی کرنا تھا یا مجھے ہی کرنا تھا واپس
کوئی بات نہیں کرو آپ پہلے پھر میں کرتی ہوں کوئی مسئلہ ہاں ہاں الحمد اللہ میں بھی ٹھ ہاں ہاں کھانا بھی کھایا
اب کیا کر رہی ہو وہ کیا کر رہی با بھی
وہ بھی بیٹھی ہے ہم نے کیا کام ختم آپ بیٹھے ہیں
اچھا اچھا پاور ہیں
آپ ہاں ہاں ہے آپ کو ہوتی ہے کال باکی کیوںک نہیں ہوتی ہے مجھے کال
کیا ہوا ہے
بسما کو بھی نہیں ہوتی ہے پتا نہیں
مج میں نے بانٹی کو بھی کیا اس کو بھی نہیں ہو رہی آپ کو ہو گئی
ہاں مج آپ کو اور مجھے ہوتی ہے باقیوں سے نہیں ہو رہی ہیں مجھے ایک مجھے ایک کے ساتھ یہاں سے ہوئی وہاں سے اس کو ہوئی ہی نہیں اس کو کچھ پروابلم ہے سرور ڈاؤن ہے
ہاں کچھ ہوگا بنٹی کو بھی نہیں ہو رہا ہے میں نے اس کو بھی کال کیا اس کو نہیں ہوئی ہاں ہاں ان شاء اللہ اور ٹھیک ہو آپ کی ماما اپا کل آئے گی آئے گی نا آج نہیں آئے گی
کیا وہ نہیں آئے ہیں مما
ہاں آئی ہے میں نے بولا اس کو گھر میرا مطلب ہے آج ان کو گھر آنا ہے نہیں
پتا نہیں آئیں گے کہ نہیں کل آئیں گے
زندگی میں کبھی نہیں بات کی آج بات یہی موقع ملالا بہت دیکھو اور موقع نہیں ملتا تھا باہر کرنے کو کل آب جانا ہے ڈیوٹی جانا ہے ک آچھا اچھ بائی آیا دانش بایاب آیا
وہ آیا گھر پتتاہ نہیں مجھے نہیں پتا میں اپنے روم میں وہ پھر آئے ہوں گے
بابی گی واپس
ہاں ہاں وہ گئی پرسوںئی ہے
اس کا نام کیا کیا آپ نے بی اس کا نام بھی ذہن باقی میری بی میری بیٹی کسی کا نام سد وہ بولتی میں ہوںا زینا میں بولا آ ہی نہیں ہو دنیا میں زینا بہت سارے زینب ہیں دنیا میں وہ بولتی میں ہوں زینب
اچھا ٹھیک جی ہاں الحمد اللہ آپ کو میرے ساتھ آپ برابر پانچ کرنے ہیں اپپ نے یہ دوسرا چل رہا ہے ہے نا دوسرا چل رہا ہے پھر میں یہاں سے پانچ کروں گی ہاں
ختم ہو جائیں گے پانچ پھر آپ کرو گی
ہاں پھر پھر ہو جائے گا یہ مطلب پھر آپ کو اور پانچ کسی اور کے ساتھ کرنے ہیں
بانڈ کو میں کار رہ اب میں مجھے لگتا ہے میں آئسوں کے ساتھ کاروں گی اب اب اب ہے نا یہ گوگ نے وہنا میرے ساتھ بھی کرنا آپ جب میں گھر جاؤں
ہاں ہاں ٹھیک ہے
اسے بولا میرے ساتھ جو س اچھا میں کہوں اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں
ہاں اس کے ساتھ بھی پانچ پانچ کرو یہ ہوتا ہے نا لمٹ ایک انسان کے ساتھ پانچ پانچ کر سکتے ہیں مجھے اس لیے بسم کو کو نہیں ہوتی ہیں کیونکہ ہم نے پانچ پانچ کیے
اچا اچا اچھ جا پانچ ختم ہوتے تو پھرمے اوتائیں
ہاں پھر اس کو کچھ آتا ہے پت نہیں پھر دوسری آئی ڈی سے آپ کر سکتے ہو کسی سے بھی بات لیکن اس آئی ڈی پہ اگر آپ نے پانچ ایک کے ساتھ ختم کیا پھر آپ دوسرے پانچ دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہو
اچھا اچھا اور اور حال چال بولو
بس ٹھیک ہے آپ بتاؤ کچھ مجھے ابھی بات ہے نہیں ہے پتا نہیں کیا ہو گیا بات ایک ختم ہ وہاں پہ کون کون ہے
وہاں پہ ہے نا صبحام ہے پہلے کھانا کھائیں گے نا ہم جائیں گے اب کل کال ہے نا کام شام ادھر کریں گے برتن برتن دھوئیں گے اس کے بعد ہم جائیں گے گھر ابھی ما جاس ہ ن پہلی م ک شام کو ہم واپس گھر جائیں گے ابھی میں جا سکتی ہ
کو ففٹینتھ کو آنا ہے
اب آئے گی ممی آئے گی اگر ہو سکے گا اگر وہ ہو سکے کام بھی ہے وہ ٹھیک
پھر فورٹیتھ کو بھی جاتے ہیں اصل میں تین ہی دن ہوں ہوتا ہے یہ
نہیں ہم پندرہ دیکھو ہم پانندرہ اور فورٹین کو ہاں فورٹین اور پندرہ کو ہاں ہاں ان تین ہاں بس پھر نہیں پھر وہ خت اکل بچارہ تھا بیچارا مر گیا اللہ تعالی جنت فرمائیے ہم سب کو بھی جندو کو بھی مردو کو بھی
ہاں
اور ابھی بیٹھھی ہوں اپنے روم میں
ہاں ہاں میں بیٹھی ہوں اپنے روم میں میں نے سوچا تھوڑا ریسٹ کریں گے پھر واپس میں
میں بانٹی کو کر رہی تھی نا کال آپ کو ہو گیا میں نے ڈائل کیا بانٹی کا نامبر
اچھا
آپ کہ آپ کہو گے آپ کہیں نا پہلے ایٹ ایٹ
ہاں نہیں نہیں مجھے کہاں ہے مجھے سکس زیرو زیرو سکس مجھے ملا ایک کا ہاں مجھے اس کا اکاؤنٹ ہے ملائک کا کیونکہ میرا اکاؤنٹ جو ہے نا جو میں نے کھولا تھا اس کو ابھی نہیں آئے ہیں اب اس
وہاں سے آپ کا ہو گیا
ہاں اس نے ب م میں نہیں یہ نا میں نہیں کروں گی یہ والے میں کوئی دوسرا کام کروں گی وہ جو ایک ہی کرتے ہیں ریکارڈنگ اردو میں تو اس کے ساتھ
بہن کو کہ مجھے جو کاشمیری میں بات کرنی ہوگی نا وہی دے دو مجھے بھی
اچھا اچھا
کاشلی وال رہی مگر اردو میں نہیں بلا اس کو کیوں د نہیں مجھے وہی چاہے اسے بولا میں نے پ تھا نہیں کیوں اس نے بولا میں نے بولا مہندی کو دیا آپ نے میں نے اس نے بولا ہاں میں نے دیا تھا اس کو مگر اسی دن اس کا فون خراب ہو گیا وہ پھر بات ہی کر سکتی تھی آ یہ یہ نیلملم ہے نیلم ہے د ب یہ کونے پچھنی ل یہ یہ میں نے کیا واپس دوسری بار تین میں منف بسمہ اللہ خدائے شکا ہوا اور
ہاں بس اور کتنے منٹ سےو کو میں دیکھاؤ گے
کدھر سے کرن ہو گئے
چھ ہو گئے دیکھا اس کو پتا ہی نہیں چلتا ہے ہاں
س کس ہو گئے اب
جس کو پتا ہی نہیں چلتا ہے ہاں آب کون کون رہے گا وہاں پہ سب ہاں اچھا
ت پہ جب کھانا شانا کھائیں گے نا پھر دیکھیں گے کون رہے گا کون ویسے اس کی ہے نا کزن م جاجی کی ہے نا بی بیٹیا اس کی بہن کی بیٹیاں وہ کھانے کے کہ وقت نہیں ہوتی ہے جب شام کو ہم کھانا کھاتے تھے نا ان کی کمیٹی تھی نا یہاں پہ وہ شام کو نہیں ہوتی خالی ہم ہوتی تھی آپ کے گھر والے ہم اور ان کی بہنیں بس باقی کوئی نہیں پتا نہیں ابھی بھی وہ یہاں پر نہیں ہے کوئی اس کی ایک بیٹی بہن کی بیٹی خالی حام ہیں زیادہ نہیں ہے یہاں پہ تھوڑی سی
زیادہ ہاں وہی زیادہ بھیڑ نہیں ہونی چاہیے ان کو ہےیر شام کی کمیٹی کہ نہیں تین دن تک ہوتی اپنا ہے آج ان کو اپنا ہے
ہاں سر میں نے آپ نے کیا آج اس کو بولا تھا آپ کی وہ بابا نے میرے ہسبینڈ نے اور اور کسی نے با کام کریں گے چار اس کی بیٹی نے بولا نہیں میں خود کروں گی میں خود کھاوں گی اسے م آنا نہیں تھا اسی لیے اب اس نے کوود کیا اپنا اور
اور کیا اور ہاں ہاں یہ میں بول رہی تھی اور آپ کو اب آنا ہے کل ہے نا کل شام کو
ہاںرد یہی مت ر کہ کہ بولیں گن لوگوں نے کھائے اور بھاگ گئے کل برتن شتن دھوئیں گے پھر جائیں گے گھر دیکھو گے اب اگے کون کون آئے اگلے سال دیکھے گیاکاری کے دن آئے تھے یہاں اور اسی مانڈے کو آئی تھی نا میں بہت بیمار تھا میں نے ممی کو پہلے ہی بولا میں نے بولا ممی ا انکل نہیں بائیچی کو وہ مانڈے کے دن آئے تھے نا ہم اس کو دیکھنے کے لیے بھائی صاحب اور میں اور ندا جان میں نے ممی نے بولا کیا خبر ہے میں نے بولا وہ نہیں باجی بولا کیوں میں نے بولا اس کی حالت ہی کنڈیشنر بہت خراب ہے پھر دو دن ہو ہم نے صبح سنا وہ مار گیا بچارا اللہ تعالی جنت کری بہت اچھا تھا وہ تھا نا وہ ن وہ ٹھیک ہو
ہاں یہ اس میں کسی کا نمبر دیا تھا میں نے کیا تھا نا وہ سیونتھ میں کچھ پڑھتی ہے وہ اس کو وہاں سے شور ہے یہی نا کاریا ایپ کہ کوئی آئی مدت نے دیا تھا اس کو بولنا اس کو بولنا وہاں سے شور تھا کو بہت ہم نے میں نے کی اب اس کے ساتھ کمپلیٹ بٹ اس کو پیسے کاٹیں گے کیونکہ اس کو شور بہت آ رہا تھا
اچھا اچھاچا
کیونکہ وہ بچی ہے بیچاری
سام تھی کی بچی کیا کرے گی
ہاں وہ کیا کرے گی اس کو اس کو کہاں آئے گا اس کو بولنا لے گا کیا نام آپ اس کو بولنا اور اس نے بولا بھی مطلب ہاں ایٹین پلس ہونا چاہیے ایٹین پلس
ٹینتھ بول الیونتھ ٹنتھ
ہاں اس کو بھی آئے گا لیکن وہ کیا کرے گی بیچاری اس کو
نہ وہ کیا کرے گا چوٹ وہ کیا بات ہے کرے گی ب ہم دیکھو ہم دونوں کر سکتے ہیں وہ بات ہے یہ ب
یہ بات ہے وہ چپ کر کے تھی میں اس کو یہی سے بکواس کر رہی تھی
وہ کیا کر دے گی وہ کیا بات ہے کرے گی وہ جوبارہ ہوگا وہی بات کر سکتا ہے وہی بات کر سکتا ہے
ترکا لا سکتے ہو اور کر سکتے
سکتے ہاں دیکھو میں نے یہ بولا آپ نے وہ بولا ہوگئی ہماری بات وہ کیا بات ہے کرتا ہو گئی باتات ہو گئی د ن ہو گئی
ہے نا دیکھو اور اس کو کچھ نہیں لگتا ہے اس کو اتنے ٹائمس نہیں ہوتے نہیں جب آپ فری ہو جاؤ گے نا آپ مجھے پہلے ڈائریکٹ کال کرنا یہ میرا نمبر نہیں ہے مجھے ہے نا دوسرا نمبر آئمن سے لینا میرا وہ والا احمدیس ہے ملائک کا کا
یہ م لائک اچھا میں اس کو وہاںؤں گی جب میں فری ہوگی نا میں بولوں گی آپ کو فون کر اوروں
ہاں میں پھر یہی سے کروں گی ہاں ہو گئی ٹین منٹس کاٹو وہی سے کیا نا آپ نے
ہو گئی تین بارہ ہو گئے کٹو
ہاں ہاں کاٹو کاٹو وہیں سے کاٹو آپ وہیں سے